وعلیکم السلام فرمائی کیسے ہیں آپ
جی ہمارے گھر سب بڑھیا آپ کے یہاں سب امی ابو ای بھائی جان
جی الحمد للہ اور بتائیے کیا کر رہے تھے آپ
جی بہت اچھے ہیں ہم یہ بیٹھے تھے ہمارا ٹاپک تھا آج کل کے ٹاپک سوچ رہے تھے کہ ہم کہ ہمیں جو سلیپ ہوتی ہے کہ ہمیں سونا کتنا ضروری ہے اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہ رہے تھے آج ہم
بالکل بالکل صحیح سنما رہے ہیں آپ نیند بہت ضروری ہوتی ہے
جی دیکی سونا کیسے کہ آپ کو بتائیے اگر ہم ٹائم سے سوئیں گے نہیں ہماری نیند اگر صحیح نہیں ہو پائے گی جیسے کہ ہم ٹائم سے آپ نے دیکھ ہوگا آج کل فون کا یوز بہت کرتے ہیں تو رات کو دیر رات تک بچے فون چلاتے رہتے ہیں اور سو نہیں پاتے جس کے بعد پھر صبح اٹھتے ہیں تو آنکھوں میں ڈارک سرکلس باڈی تھوڑی وہ ہوتی ہے ٹوٹا ٹوٹا سے شریر محسوس ہوتا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے ہمارے شریر کے لئے کیونکہ دیکھیے دن میں بھی سو جاتا لوگ گیارہ گیارہ بجے اٹھ جاتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے جو گہری نیند ہے وہ رات کو ہی مل پاتی ہے
جی بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
سونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ دیکھیے اگر سوئیں گے نہیں سمے پر تو ہم دن میں بھی ہماری باڈی ہم اپنا کام پہ تو چلے جئیں گے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے لیکن ایکٹونیس جو ہے وہ لوز ہوتی رہے گی
بالکل بالکل وہ ایکٹیوٹی نہیں آئے گی
وہ وہ جو وائب ہے جو فریشنیس ہے باڈی کی وہ کہیں نہ کہیں رہ جاتی ہے
جی جی وہ تو ہے ہی صحیح فرما رہے ہیں آپ
سونا سونا تو دیکھیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے آج کل سے اس سمے پر ایک سمے تک ہے کہ ہمنا صحیح سے سونا چاہیے اور جیسے کہ ہمیں آرٹ سے نو گھنٹے کی نیند جو ہے گہری نیند کو لینا چاہیے اچھے سے
جی جی پے سمے کے لوگ جو تھے وہی یہی کرتے تھے اگر نو نو گھنٹے نیند لیتے تھے
جی جی اور یہ ہے نا کہ پہلے کے سمے کے لوگ جلدی سو جاتے تھے اور اس لیے وہ لوگ صبح چار بجے اٹھ جاتے تھے پھر دن میں دن چرے ان کی جو دن کی ہیبٹس ہیں وہ بہت اچھی چلتی تھیں
بے فرما رہے
چست رہتا تھا شریر ان کا پھر اسی چکر میں ہم دیکھو گے صرف باڈی کتنی ایکٹیو رہتی ہے ہیلتھ ایشوز کم ہوتے ہیں اچھے سے ہونے سے جو پریشانیاں ہیں ہماد جسم کی بہت ساری وہ صحیح ہو جاتی ہیں
ارے
جی یہ تو مناسب نہیں ہے نا کہ اگر ہم چار چار گھنٹے سو رہے ہیں اور پھر پورے دن جگ رہے ہیں پھر راتوں کو جگ رہے ہیں فون چلا رہے ہیں اپنی آنکھوں کو بھی نیچے ڈارک سرکلس آ جاتے ہیں نیند پوری نہ ہونے کے لیے بھی
شورم
اس سے ڈاؤن ڈاؤن فیلنگ آتی ہے آپ کو پتہ ہے پھر مائنڈ میں کئی چیزیں گھومتی رہتی تی ہیں تھکان رہتی ہے شریر میں پھر کام میں دھیان نہیں لگتا
بالکل بالکل دھیان نہیں رکھتا ہے نیند آپتی رہتی ہے سارا دن
سارہ دن نداتی رہتی کیونکہ دکھے اگر سوئیں گے نہیں تو پھر کیسے ہوا دیکھیے اگر سمے سے اگر سوئیں گے تو اچھے سے صبح اٹھ پائیں گے کام میں دھیان لگے گا شریر میں جو تھکان ہے وہ ختم ہو جائے گی
بالکل بالکل
جی آج کل ہی ایسا ہو رہا ہے کہ پوری پوری رات فون چلاتے رہتے بچے اور تین تین چار چار بجے فون پھر گیارہ بجے اٹھتے ہیں پھر باڈی کی ڈاؤن ہوتی ہے ان کی کیونکہ دیکھیے جو رات کی نیند ہے گہری نیند وہ رات کی ہی ہے
جی جی وہ دن میں نہیں مل سکتی کیونکہ دن میں ہی ہوتا ہے نا اگر آپ سوئیں گے تو کبھی کوئی اٹھائے گا کبھی کوئی اٹھائے گا رات کو ہی ہے
بالکل بالکل آس پاس او آازیں چلتی رہیں گی دن میں پھر اس سے مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا ہے بہت ساری چیزیں بندہ سوچنے کہ اس کی چھمتا جو ہے وہ کھڑی خراب ہو جاتی ہے
بالکل بالکل
صحیح سے وہ سوچ نہیں پاتا فیصلے اچھے طریقے سے نہیں لے پاتا وہ
جی جی جی دن بھر اپنا کام کرتے کرتے وہ ہوتا آتا جب کیا لی رہتا ہے وہ باسکی کھاتا رہتا ہے
جی بالکل واسی خھاتر رہ
ر کر پاتا ہو
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے جیسے کہ دیکھا ہے کس سر میں درد ہوتا رہتا ہے آنکھوں میں درد ہو رہا ہے پلٹ کے درد ہو رہی ہیں اب وہ چاہا رہا ہے سونا لیکن اب کام پر ہے تو وہ کیسے سوئے گا بتائیے اگر وہ دن میں گہری نیند اگر اچھے سے رات کو لے لے گا سمے دیکھیے اگر رات کو سونے کا سمے بھی جو ہے اگر ہم اچھا بنا لیں تو تو اتنی تکلف نہ اٹھانی پڑےی جیسے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر دس بجے اندر د سو جائے سمے کے ساتھ اور صبح چھ بجے اٹھ جائیں تب بھی بہت حد تک اپنےیا باڈی کو سنبھالا جا سکتا ہے لیکن جو بھی ہے نا لوگ سمے پر اگر نہیں سو ہیں پھر ساری چیزیں بے سمے ہوتی ہیں تو پھر شریر میں تھکان وہی ڈلنیس جو فیلنگ ہے
ہوں
چہرے پہ بھی اس پہ بہت اثر پڑتا ہے چہرے بہت جلدی انسان کی ایج کم ہو جاتی ہے کم سونے سے
جی جی اسکن آپ دیکھ ہی جائے گا فیس کا کتنی عجیب سی ننت نہیں رہتی ہے پہلے والی وہ
ٹھیک ہے اپنے پرانے کے سمے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے لوگ سات بجے ہی سو جاتے تھے کیونکہ انہیں پت ہوتا تھا کہ انہیں سو صبح جلدی اٹھ کے اپنے سارے کام نپٹانے ہوتے تھے اور صبح صبح کی جو فریشنس ہے وہ کہیں نہ کہیں کھو جاتی ہے
بالکل بالکل
صبح اٹھنے کے بعد جو فریشنیس ملتی ہے ٹہلنے جانے سے رہنے سے وہ چی وہ چیز تو کبھی مل ہی نہیں سکتی اور رات کو لیٹس بالکل اگر رات کو لیٹ سونے سے آپ کو پتہ ہی ہے بندہ صبح اٹھ نہیں پاتا ہے گیارہ گیارہ بجے اٹھتا ہے تو وہ جو چھ سات بجے چار پانچ بجے کی جو واک کا ٹائم ہوتا ہے اسس کو اٹھ کے ٹہلنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ سب کہیں نہ کہیں کھو جاتا ہے
بالکل تو آج کل آپ دیکھ بھی رہے ہیں جیسے چھٹیاں وغیرہ پڑھیے تو چھوٹے بچے آج کل سوتے ہی نہیں ہے خد کو جتنا مرضی آپ دوپہر میں سنوائی ہونی سوتے ہیں پر ان کو ڈاکٹر بولتے کہتے ہے کہ دن میں بھی دو تین گھنے کی نیند
جی جی جتنے زیادہ سوئیں گے وہ اتنا زیادہ ان کا شریر صحیح رہے گا
تو اس بات کا دھیان دینا چاہیے انہیں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے بچوں کو ہی کیا میں تو کہتا ہوں بڑوں کو بھی اچھی نیند لینی چاہیے گہری نیند لینی چاہیے
جی جی وہی شرما رہے ہیں آپ
جی جی اور رات کو جیسے سونے سے پہلے کچھ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں اپنی آنکھوں پہ آرام کے لیے اچھے سے ٹھنڈے پانی سے منہ دھوئیں سونے سے پہلے اپنے ہاتھ پیر اچھے سے دھوئیں
اسکن کیئر کر کے سنے
بالکل اسکن کیئر کو اپنا دھیان دے کے بالکل آرام سے ریلیکس ہو کر سوئئے اب لوگ کسی بھی شیپ میں سو جاتے ہیں دیکھیے تو گہری نیند نہیں آتی ہے بالکل آرام سے جیسے سیدھے ہو کر اچھے سے سونے جیسے سونے کی یہ بولتی اپنا بالکل بالکل ملائم گدو باقی ایک ہوتا تھا نا پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا کہ چلیے اب وہ زمین پر ہی سو جاتے تھے تو اس کے چکر میں باڈی باڈی بون بھی ہماری بیک بون سیدھی رہتی تھی بالکل لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملائم گدوں پہ سوتے ہیں پی تکیوں پر سوتے ہیں جس کے چکر میں سرو سروائیکل کی پرابلمس آ جاتی ہیں نیند تو پوری ہوتی نہیں ہے اوپر سے جو گردن کی ایک بیماری ہے وہ اور ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے
جی جی بالکل گردنی مڑتی سروائکل میں بہت دقت ہو سکتی ہے
بہت دقت ہو سکتی ہے دیکھیے اگر سونا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو جتنا ہو سکے آپ اسٹیٹ والے بیٹ پر سوئیں جتنا ملائم ہوتا ہے وہ اتنا ہماری باڈی کے لیے خطرناک ہے
بالکل بالکل
کبھی کبھی تو یہ جی جی کبھی کبھی تو یہ چل جاتا ہے لیکن پھر اس سے ہمیں ہمیں لگتا ہے کہ گہری نیند آ رہی ہے لیکن جو ہمارا شریر ہے جو ہماری باڈی ہے اس کے لیے بہت خطرناک ہے
بالکل بالکل پہلے زمانے کے لوگ نا دیکھا ہوگا ان کی مٹی کےزر ہوتے تھے
جی جی جی جی
ٹھنڈی ہوتی تھی مٹی بھی تو انہوں نے پوچھا لگایا اس کے اوپر وہ سو جاتے تھے
جی جی جی وہ پوچھا لگا کے اوپلے کا جو ہوتا تھا اس سے پوچا لگا کے اس پہ سوتے تھے صاف صفائی میں ٹھنڈک میں تو وہ چیز صحیح رہتی تھی کیونکہ اس سے بیماری بھی نہیں ہوتی تھی انہیں صاف صفائی بھی رہتی تھی انوائرمنٹ کے ساتھ رہتے تھے
جی جی ہلکی ہلکی جنریشن آگے بڑھی تو پھر لوگ فرس پر پوچا لگا کے سنے لیںے آپ کو یہ آپ کو دھیان ہی ہوگا سب پہلے فرش پر پوچا لگاتے تھے پھر اس کےعد گیلے فرش پر ہی لوگ لیڈ
ان کے اب تو اب تو اچھے خاصے مکھمل کے بستر آ گئے ہیں ان پر سوتے ہیں انہیں پت نہیں چلتا ہے کہ پتروں کے چکر میں ان کی نیندیں جو ہیں اچھی نہیں ہو رہی خراب ہو رہی ہیں باڈی میں درد رہتا ہے شریر میں ڈلنیس رہتی صبح اٹھنے کے بعد بھی ایسا نہیں لگتا کہ اٹھنے ہیں دوبارہ سو جاتے ہیں پھر پھر نوٹھتے دوبارہ سو جاتے ہیں اگر ہم رات کو سمے پر سمئے اور صبح سمے پر اگر اٹھیں تو ہوائی د ہیبٹس بہت زیادہ اچھی ہو سکتی ہیں
بالکل کئیوں کو یہ ہوتا ہے کہ گدے پہ تھوڑنے سے کمان دد ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹیک ہے ان کو ازا تو نہیں ہوتی نا وہ مطلب اب تو گدے چل پڑے پے روئی کے گدے ہوتے تھے
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے روئی کے گدے ہوتے تھے پہلے
بسس کے پروئی کے بند
جی جی وہ روح کے گدے بھی تو چلیے پھر بھی بہت صحیح ہوتے تھے لیکن آج کل تو آ دیکھو گا پلاسٹک کی روئی آ گی ہے جوونکہ جی جی فلائی اوور والی آ گئی ہے جو کہ ٹھنڈ بھی نہیں ڈھکتی ہے وہ بس دکھاوٹی ہے پہلے کے ٹائم میں تو رو والی روئی ہوتی تھی جو بالکل تو وہ بہت زیادہ صحیح رہتی تھی ہمارے لیے ایک دم گرماہٹ ہوتی تھی اس سے
بالکل بالکل اسی وجہ سے آج کل لوگوں کا سروائیکل کمر میں درد
تو یہی بات کہنا چاہوں گا دیکھیے سونا تو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہمارے شریر کے لیے اور ہمیں سمے پر ہی سونا چاہیے سمے پر ہی اٹھنا چاہیے
پراپرلی رات کو آٹھ گھنٹے کی میں کرائے میں دو تین گھنٹے کے لیے
بالکل بالکل سونا بہت زیادہ ضروری ہے چلیے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا خدا حافظ اللہ حافظ اللہ